السلام علیکم
وعلیکم سلام آپ کو پہلے کرنی تھی نا ڈائریکٹ کال مجھے میں نے کہاں نا میسج مر کیا کرو کال کیا کرو اب ہو جائے گی ضائیہ بات ہی نہیں ہوگی مجھے چاچو اور پاپا کو کھانا دینا ہے
چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی
مل جاتا ہے میں کھانا پروس رہی ہو تب تک کرو بات پھر تب تک تم کرنا ہو بات جب تک میں ان کو کھانا دے کر آتی
اچھا تو میں خود سے باتیں کر
ہ ہاں
ٹھیک ہے تم پھر جلدی آنا
نہیں کرو کرو بات
میں بولرہی ہوں جلدی آنا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
میں ویٹ کر رہی ہوں
اپ تو پہلے کرنی تھی نا مجھے ڈائریکٹ کال آپ کو سیدھے سے نہیں کر
میں نے بولا نا آپ کو پانچ منٹ بعد میں کال کروں گی مطلب ہو گئے پانچ منٹ میں وعدیں کہ پکی ہوں
ہاں پانچ منٹ ہو گئے لیکن اب وہ کیا ہے نا اب مجھے چاچو اور پاپا کوکھانا دینا ہے
کوئی مسئلہ نہیں دے دو کھانا میں ویٹ کروں گی
ٹھیک ہے
ہ
اب ان کو کھانا دینے کے ٹائم پہ تھوڑی نا فون پہ رہ سکتی ہوں وہ اچھا نہیں نا لگتا ہے
ہاں آپ کچن میں ہی فون رکھو یہ
ہاں ٹھیک ہے
وکے اوکےوکےکےکے
میں نے لکھا تھا دروازہ لوک اب جب بھی آئے تو انہوں نے نوک کیا میں ان کو پہلے کھا کھانا دے دیا انہوں نے کہا اچھا کیا تم نے لوک کر کے رکھا میں نے بولا کوئی دروازے کو لوک ہوتا تھا کہ مین گیٹ کو دیکھا پڑتا تھا بار بار کون ہے اس لیے میں نے لور کر کے رکھا آ چڑیا کوئیت کی گرمی ہوئی تھی چلا رہے تھے
ہاں فر کیا فر اندر رکھا ان کو امم آ سوجا اچھا اخلاق کی اہمیت پر بات کریں گے ہر انسان کی زندگی کا بہت ضروری حصہ ہے بالکل علم دولت اور حسن اپنی جگہ لیکن اگر اخلاق اچ چھے ہونا ہو تو انسان لوگوں کے دلوں میں عزت نہیں بنا سکتا صحیح کہا اچھے اخلاق صرف مسکرانے یا نرمی سے بات کرنے کا نام نہیں بلکہ سچ بولنا وعدہ نبھانا معاف کرنا صبر کرنا اور دوس کا احترام کرنا ب بور اسی کا حصہ ہے
اچ
اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ عبادت تو بہت کرتے ہیں مگر گفتگو میں سختی یا بدخلافی کر دیکھتے ہیں ہمیں اپ نے رویہ پر بھی توجہ دینی چاہیے اچھے اخلاق سے صرف گھر کا ماحول بھی خوشگوار رہتا ہے اور دوستوں اور رشتے میں بھی محبت
ہاں صحیح بات ہے آپ کو پتا ہے ابھی میں نے کچرے والے کو کتنا ڈانڈا
آپ ادھر ہی تھی آپ میری باتیں سن رہی تھی
ہاں
تو کیوں مجھے تعلیم میں ماروں گی قسم سے
آپ باتیں کر رہی تھی میں کچن میں ہی ہوں لیکن ہاتھ بزی تھا فون
کھانا دنے میں
میں کھانا پروس رہی ہوں پہلے میں سب کچھ نکال کے رکھوں گی یہیں پہ
ہوں
فر ان کو لے جاؤں گی ان کے پاس
تو تب تک کر لو نا مجھ سے بات یہ کیا بات ہوئی مجھے ایسے اکیلے اکیلے بات کرنی پڑتی ہے
ہاں مجھے پاپا کہہ رہے یہ ہے کہ میں اس کو بولا میں نے اس کو بولا خود سے پہلے بات ہی کرو
اور آپ کیا بول رہی تھی آپ نے بولا آپ کو پتا ہے کہ نہیں کچھ بولا
میں نے بولا میں نے کچرے والے کو کتنا ڈانٹا
اچھا گیا
اس نے سنائی نہیں اس کے کانوں پہ یہ پٹی بنی تھی
نہیں وہ چار دن بعد پھر بھی آپ کے پاپا لے جاتے ہیں اگر نہیں لیں گے تو کیا کرے گا انسان کدھر رکھے گا پیسہ سر پر اور دنڈ بھی مچتی ہے وہ دوسری بات ہے وہ میں بول رہی تھی اچھے اخلاق صرف مسکرانے یا نرمی سے بات کرنے کا نام نہیں بلکہ سچ بولنا وادہ نبھانا
ہاں ہاں سچ بولنا ضروری ہے
ہوں جیسے تم جو جب تم بولتی ہی نہیں ہو نا اس لیے میں نے یہ ٹاپک نکالا میں نے سوچا تھوڑا سبق مل جائے
ویسے آپ بات بات پہ ہر ایک ٹاپک بدل دیتی ہو ایک ہی ٹاپک پہ تو بات کرو نا
یہ بہت ضروری ہوتا ہے نا ٹاپک بدلنا
اچھا ابھی میں نے کوئی بھی نیا کھانا نہیں بنایا ابھی پرانا ہی کھانا ہاں
او اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو فورا ناراض ہونے کے بجائے معاف کر دینا بھی اچھے اخلاق کی نشانی ہے اور جب ہم دوسروں کے ساتھ عزت سے پیش آتے ہیں تو لوگ بھی ہمیں عزت دیتے ہیں اچھے اخلاق انسان کی اصلی پہچان ہوتی ہے اس لیے ہمیں ہر روز اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق اپنانے اور ان پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں
مجھے کہہ رہے یہ نیا کھانا کچھ بنا میں نے بولا نہیں
اچا ٹھیک ہے ابھی روز کھاتے ہیں کسا
کیا
میں بولی اسی ٹائم کھاتے ہیں کھانا اب
نہیں یہ تھی کام پہ
اچھا ٹھیک ہے
یہ منڈی گئے تھ
اچھا آپ اسی ٹائم بولتے ہو نا روز پاپا آنے والے اور چاچو
وہ پرسوں سے کچھ ایسا ہوا کہ یہ کام میں مصروف تھے
اچھا ٹھیک
ہاں ایک منٹ
گرمی کا یہ چڑیو کی یہ ہے آواز ہیلو ہیلو
ہلو ہلو
میرے نزدیک اچھے اخلاق کی پہچان یہ ہے کہ انسان ہر حال میں نرمی سچائی اور ادب کا دامن نہ چھوڑے
اچھے اخلاق کیا ہے
اہ اچھے اخلاق وہ ہے مطلب انسان ہر ایک انسان کو عزت دی جائے چاہے وہ امیر ہو یا غریب کبھی کبھی صرف ایک مسکراہٹ کسی اداس انسان کو دن بہتر بنا دیتی ہے اور ایک سخت لفظ کسی کا دل ہمیشہ کے لیے دکھ دکھا سکتی ہے اسی لیے بولنے سے پہلے سوچ نا چاہیے کہ ہمارے الفاظ کسی کو تکلیف تو نہیں دیں گے بالکل اچھا اخلاق کا مطلب صرف زب
کی دنیا میں آ ج کی دنیا میں کوئی ایسا نہیں سونچنتا کسی کو مطلب تکلیف ہوگی
مگر مجھے لگتا ہے کسی حد تک کچھ لوگ تو ایسے ہے جو سوچتے ہیں کہ نہیں کسی کو تکلیف نہ ہو مگر مجھے لگتا ہے یہ بہت بھی غلط ہے آپ کو پتا ہے انسان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے کہ نہیں مطلب کسی چیز کے لیے وہ وہ نہ کرنا چاہتا مگر وہ اس کے دل کے لیے سوچتا ہے کہ اس کو برا مت لگے وہ نہ نہیں کرتے اور کام چلاتا رہتا ہے مجھے لگتا ہے جہاں نہ کہنا چاہے وہاں پہ کہنا چاہیے مطلب نا کہہ دینا چاہیے پھر اس کو برا بھی لگے وہ میری با ت آئی سمجھ
ہاں
کو نہیں آئے اپ کو نہیں آئے
ہاں ایسم میں نہیں اسام
اچھا ٹھیک میرا فون اتنا گرم ہو گیا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ پھٹ جائے گا ابھی
کوئی بات نہیں گلفس لیےجائے گا ساتھ میں تم کالی ہو جؤ گی ہوں
بہت گرمی ہے اور بھائی بہنوں کے ساتھ محبت اور برداشت سے پیش آنا بھی کالج اسکول یا آفس کیا
نہانا ہے نہانا ہے جاؤ
کس کو بول رہی ہو
ہاں جوان کا
اچھا ٹھیک
اس نے سارے کپڑے نکالے
اس کو گرمی ہو گئی ہوگی بیچارے کو
ہم نے ان کو کہا تھا نہیں لا ہی ہے مجھے ابھی مار دیتے
ہاں
کچ نہیں رکو کہو کہو تم کیا کھری ہو
بی تو میں بول رہی ہوں کیا اچھا میں واپس فون کروں
ہاں ہیلو
ہاں میں بول رہی تھی اب میں واپس فون کروں
ہاں کیا کہرا
وہ میں بول رہی تھی میں واپس فون کروں کی نہیں
نہیں ابھی نہیں ابھی ابھی تو اتھل پتھل ہو رہی ہے
اوکے ٹھیک ہے میں بعد میں کر
ہاں ٹھیک ہے بعد میں کرنے نا
ابھی تو کم ہی کام بچے ہیں آپ کرلینا تو ہم یہ ختم کریں گے
لے گے نکل جائیںنگے نا کچن سے
وبی تو میں بول رہی ہوں تو تب میں سیج کرنا
ہو ہو
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے
ہوں ایسے ہی بولا کرو ہاں ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے
اہ گرمی ہے
ہاں گرمی تو بہت ہے یہ تو ہے جن گی شاور کے نیچے
اچھا کیا بہت گرمی ہے
نہیں نہ ہ نہ ہ چای گرم ہوگۓ
ہاے
کیا
اچھا اوکے اللہ او کے سہ میں بعم
چلو اللہ حافظ کوئی بات نہیں چلونا پھر